کم والسلام جی بس ٹھیک آپ ٹھیک ہے
جی میں ٹھیک ہوں آپ کے گر پے سب ٹھیک ہے
جی بس شکر آپ کو بتائیے آپ کے گھر پے سب ٹھیک ہے
شکر الحمد اللہ جی سارے ٹھیک ہے
چلو اچھی بات ہے اور کیسے جا رہے ہیں دن ون ویکیشنس
بڑی اچھی طریقے سے جا رہی ہے مزہ بہت آ رہا ہے
جی صحیح اچھی بات ہے آج میں آپ بس بس تیاری ہے اگزامس ہے تو تو میں آج آپ کو اردو زبان کی اہمیت کے بارے میں سنانا چاہوں گی کیونکی آپ کو معلوم ہے کی اس آج کل انگریزی کو جیسے زیادہ ہی توجہ دی جا رہی ہے اور انگلش میڈیم اسکولس بنائے جا رہے ہے اردو کہیں نہ کہیں اردو اردو اپنی پہچان تو نہیں بھول سکتی لیکن کہیں نہ کہیں لوگ زبانوں کو بلارہے ہیں تو اس وجہ سے میں آپ کو اردو زبان کی اہمیت کے بارے میں کچھ سنانا چاہوں گی ہ جی میں شرو کروں
جی جی آپ کیجیے میں ضرور سننا چاہوں گی
اردو ہماری بہت خوبصورت میٹھی اور دلکش زبان ہے یے محبت تہذیب اور ادب کی زبان کہلاتی ہے اس زبان میں نرمی اور شائستگی پائی جاتی ہے اسی لیے یے ہر دل کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہے اردو زبان نے ہماری شہ ثقافت اور تہذیب کو زندہ رکھنے میں اہم کردار ادا کیا ہے اس زبان کے ذریعے ہم اپنے جذبات خیالات اور احساسات کو بہترین انداز میں بیان کر سکتے ہیں اردو صرف گفتگو کا ذریعہ ہی نہیں بلکی علم اور ادب کا بھی ایک قیمتی خزانہ ہے اردو ادب میں بہت سے عظیم شاعر اور ادیب گزرے ہیں میر تقی میر مرزا غالب علامہ اقبال رحمتہ اللہ علیہ اور فیض احمد فیض نے اپنی شاعری اور ت تحریروں کے ذریعے اردو کو دنیا بھر میں شہرت دلائی ان کی تخلیقات آج بھی لوگوں کے لیے رہنمائی اور الہام کا ذریعہ ہے اردو میں لکھی ہوئی کتابیں افسانے نظمیں اور غزلیں ہمارے علم میں اضافہ کرتی ہے اور ہمیں اچھی اخلاقی آ قیمتوں کی تعلیم دیتی ہے اس زبان کی حفاظت اور فروغ ہم سب کی ذمہ داری ہے ہمیں اردو کو پڑھنا لکھنا اور بولنا چاہیے تاکہ یہ زبان ہمیشہ زندہ اور ترقی کرتی رہے آخر میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ اردو ہماری پہچان اور فخر ہے ہمیں اپنی قومی زبان سے محبت کرنی چاہیے اور اس کی قدر کرنی چاہیے جو قوم اپنی زبان کی حفاظت کرتی ہے وہ اپنی تہذیب اور ثقافت کو بھی محفوظ رکھتی ہے شکریہ
جی جی مجھےآپ کا یہ مضمون بہت ہی بہترین لگا
جی شکریہ شکریہ شکریہ آپ آپ نے بھی اپنا وقت دیا اور اطمینان سے سنا اں اس کے لیے بھی بہت شکریہ آپ کا
جی جی لیکن اب میں بھی آپ کا تھوڑا سا وقت لینا چاہوں گی کیونکہ میں بھی ایک آ عنوان پہ گفتگو کرنا چاہتی ہوں جو کہ ہے ایک عظیم اردو کے شاعر جو کہ ہے علامہ اقبال تو علامہ محمد اقبال اردو ادب کے سب سے عظیم شاعروں میں سے ایک تھے انہیں شاعر مشرق کا نام کے نام سے بھی جانا جاتا ہے ان کی شاعری نے مسلمانوں میں ہمت اور بیدردی کا جذبہ پیدا کیا انہوں نے اپنی نظموں اور شاعر شاعریوں کے ذریعے تعلیم محنت اور اعتماد کی اہمیت کو اجاگر کیا علامہ اقبال صرف ایک شاعر ہی نہیں بلکہ ایک عظیم فلسفی اور مف مفکر بھی تھے انہوں نے مسلمانوں کو اپنی پہچان اور مسجد اے زندگی سمجھنے کی تعلیم دی ان کی مشہور تصنیف میں
بانگے درا بانگ بال جبریل یہی تھا نا بال ے جبریل تھا اور در بے کا کلیم تھا اور اسرار ے خدا شامل ہیں یہ بہت عظیم ہے
جی
جی یہ کافی عظیم ہے جی آپ شروع مطلب آپ
ہاں اور ان کی شاعری آج بھی لوگوں کے لیے اہ رہم رہنمان کا ذریعہ ہے علامہ اقبال کا پیغام ہمیشہ محنت اور اللہ پر بھروسہ رکھنے کی تعلیم دیتی ہے اسی لیے انہیں اردو ادب کا ایک لا زوال ستارہ مانا جاتا ہے
بہت ہی خوبصورت بہت ہی بہت ہی خوبصورت مجھے کافی پسند آیا علامہ اقبال جو ہے وہ میرے وہ میرے کافی پسندیدہ شاعر ہیں ان کی میں ورک جو ہے انہوں نے جو کام کیا ہے مجھے کافی پسند آتا ہے ان کا کام
تو بہت اچھی بات ہے
آپ نے مجھے یہ سنایا آپ کا بہت بہت شکریہ مجھے کافی اچھا لگا یہ سب سن کے یقین مانیے میں دل سے کہہ رہی ہوں مجھے کافی اچھا لگا یے سب
شکریہ شکریہ مجھے بھی آپ کا بہت اچھا لگا آپ کا عنوان
جی جی تو میں آپ کو کچھ علم کے بارے میں کہو گی موجودہ دور میں علم کی اہمیت کے بارے میں سنانا چاہتی ہوں اور
جی جی میں ضرور سننا چاہوں گی
تو موجودہ دور کو علم اور ٹیکنالوجی کا دور کہا جاتا ہے آج کے زمانے میں ہر قوم کی ترقی کا دارو مدر علم پر ہے علم انسان کو صحیح اور غلط میں فرق کرنا سکھا تا ہے اور اس کی سوچ کو وسیع بناتا ہے جس قوم کے افراد تعلیم یافتہ ہوتے ہیں وہ ہر میدان میں ترقی کرتے ہیں علم کی بدولت انسان سائنس میڈیا میڈیسن انجینئرنگ اور ٹیکنالوجی کے میدانوں میں نئے نئے کارنامے انجام دے رہا ہے آج انٹرنیٹ اور ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کی وجہ سے علم حاصل کرنا پہلے سے بہت آسان ہو گیا ہے طلباء گھر بیٹھے آن لائن تعلیم حاصل کر سکتے ہیں اور دنیا بھر کی معلومات تک رسائی پا سکتے ہیں علم صرف روزگار حاصل کرنا کرنے کا ذریعہ نہیں بلکہ اچھے اخلاق اور بہتر شخصیات کی تعمیر بھی کرتا ہے تعلیم یافتہ افراد افرآد اپنے معاشرے کی بہتری میں اہم کردار ادا کرتے ہیں وہ جہالت گوبرت اور بی بے انصافی کے خلاف لڑتے ہیں اور امن اور ترقی کی فروغ دیتے ہیں اسلام میں بھی علم حاصل کرنے کے لیے کے کی بہت زیادہ اہمیت بیان کی گئی ہے علم ہر مسلمان مرد اور عورت کے لیے ضروری ہے علم کے ذریعے انسان اللہ کی قدرت کو بہتر طریقے سے سمجھتا ہے اور اپنی زندگی کو بہتر بناتا ہے آخر میں میں یہی کہوں گی کہا جا سکتا ہے کی موجودہ دور میں علم کی اہمیت بہت ضروری بہت زیادہ بڑھ چکی ہے ہر شخص کو علم حاصل کرنا چاہ چاہیے اور اسے اپنی اور اپنے معاشرے کی ترقی کے لیے استعمال کرنا چاہیے علم ہی روشن مستقبل کی بنیاد ہے شکریہ
جی
تو آپ کو میرا یے موضوع کیسا لگا
مجھے آپ کا یہ موضوع بہت بہت بہت زیادہ پسند آیا کیونکہ کیونکہ علم سچ میں واقعی ہمارے لیے بہت ضروری ہے اور ہم دونوں جو ہے وہ طالب علم ہے تو یہ بات ہم دونوں سمجھ سکتے ہیں کہ علم بہت زیادہ ضروری ہے اور آپ کا یہ عنوان مجھے بہت پسند آیا
لیکن علم کے ساتھ ساتھ ہمیں ہدایت بھی ہونی چاہیے کیونکہ علم علم کے ساتھ ہدایت بہت ضروری ہے آپ کو میں اس کا ایک کا مثال دینا چاہوں گی جیسے کی شیطان ہے شیطان کے پاس کتنا علم تھا
جی بہت سارا
بہت سارا اس نے تو اس کو تو سب کچھ پتا تھا خدا ہے وغیرہ سب کچھ لیکن اس کے پاس جو نہیں تھا وہ تھی ہدایت
جی جی
ہدایتی جو ہے وہ
بڑی بہترین مثال دیا آپ نے
جی ہدایتی جو ہے وہ ہے اصلی کامیابی ہدایت ہی ہے جس انسان کے پاس ہدایت ہو علم ہو تبھی وہے آگے بڑھ سکتا ہے ورنہ وہ تکبر بن جاتا ہے جیسے کہ شیتان بن گیا تھا
جی جی
اور جیسے کہ اس نے اتنا علم ہونے کے باوجود بھی ٹھکرایا اور اس نے اتنا علم ہونے کے باوجود بھی اللہ تعالی کو چیلنج کیا بولا امم میں انسانوں کو بٹکاؤں گا اس کو پتاہ ہے اس کی اس کی جو راہ ہے وہ ہے جہنم پھر بھی اس نے ایسا کیا تو جو جو اس کے پاس نہیں تھی وہ اس کے پاس ہدایت نہیںھی تھی ہدیت اللہ تعالی ہی دینے والا ہے ہم سب ہم سب کو اللہ تعالی علم کے ساتھ ساتھ ہدایت بھی دے اور اچھا علم بھی ضرور حاصل کرنا ضروری ہے اچھے سے مراد یہ ہے کہ صحیح علم صحیح علم بہت ضروری ہے آج کل جو انفارمیشن بر بر کے ہے علم بر بر کے ہے ہم لوگوں کو پتہ نہیں چلتا ہے کون سا علم صحی ہے کون سا علم ہمارے لیے نقص دے سکتا ہے کس والے میں جانا ہے کس والے میں نہیں جانا ہے آج کل تو اکلٹ جادوئی علم بھی عام ہے تو ہمیں اس اس کی طرف بالکل بھی نہیں جانا ہے تو علم صحیح حاصل کرنا بھی آج کل میں بہت چیلنجنگ ہو گیا ہے ہم وہ بھی اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے اور ہمیں علم حاصل کرتے رہنا چاہے چاہیے کرتے رہنا چاہیے علم ہی انسان کو انسان بناتا ہے اور اللہ تعالی سے علم کے ساتھ ساتھ ہدایات بھی مانگنی چاہیے
جی جی میں بہت ہی زیادہ متاثر ہوئی آپ کے اس عنوان سے اور آپ کی ب بڑی بہترین مثال دی ہے آپ نے
جی شکریہ شکریہ تو چلیے ہم فر سے ملتے ہیں تب تک کے لیے اللہ حافظ ہم ایک اچھی گفت تو وہ فر سے پیش کریں گے انشاء اللہ
انشاء اللہ جی خدا حافظ